ہیلو
آواز آ رہی ہے کیسے ہو
بڑھیا ہے
اور بتاؤ کیا کر رہے ہو
کچھ نہیں بس بیٹھی ہوئی تھی
آج کا موسم کتنا سہانا ہے دیکھا
کیا
میں بول رہی ہوں آج کا موسم کتنا سہانا ہے دیکھا
ہاں بالکل صبح سے ہی ٹھڈی ہوا چل رہی ہے
آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے
ہیلو
میں کہہ رہی ہوں نا آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے بہت دھیرے دھیرے آ رہی ہے آپ نے شاید ہیڈ فون یوز کیا ابھی ٹھیک ہے
اوکے ہاں آواز اس سمے یہا نیٹ ورک کا تھوڑا سا پرابلم ہو جاتا ہے نا
ابھی ابھی ابھی ٹھیک ہے بالکل اوکے اوکے میں بس یہی کہتی تھی میں نے تو آج کا موسم دیکھا کی کتنا سہانا ہے
ہاں بالکل بارش کی وجہ سے اچھا ہوئی ہے
بالکل کل تک اتنی گرمی تھی کی گھر سے باہر نکلنا اتنا مشکل لگ رہا تھا من ہی نہیں کر تا تھا گھر سے باہر جانے کا
سچ میں آج بادل بھی کتنے پیارے لگ رہے ہیں
ہاں میرے یہاں پے بھی ہلکی ہلکی بارش ہوئی ہے ابھی تو اس لیے موسم تھوڑا سا ٹھیک ہے
میر یہاں تو کل سے بارش ہو رہی ہے ابھی تھوڑی دیر میں پھر بارش ہو
اچھا بارش کی خوشبو ویسے بھی میرے کو کافی پسند ہے
مجھے بھی چائے اور پکوڑے مل جائیں تو موسم اور بھی مست ہو جاتا ہے
بالکل صحیح کہا میں تو ابھی بس چائے بنا رہی ہوں
لکی ہو تو میرے پاس صرف کافی ہے
ویسے کافی بھی ٹھیک ہے موسم کو انجوائے کرو
بالکل ونڈو کے پاس بیٹھ کر ہوا کے مزے لے رہی ہوں
بالکل ایسے موسم میں میوزک سننا بھی کافی اچھا لگتا ہے
ہاں میں اپنی فیوریٹ پلے لسٹ لگ لگانے والی ہوں
یہ تو بہت اچھا ہے چلو فھر باتیں کرتے ہوئے موسم کا مزہ لیتے ہیں
بالکل بہت دن بعد اتنا اچھا ویدر مل رہا ہے تو باتیں تو بنتی ہیں
سچ بائی یاد ہے وہ اسکول کے دن ایسے ہی موسم میں ہم چھتری لے کر نکل جاتے تھے کہیں بھی باہر گھومنے
بالکل اور راستے پر پانی کے گدوں میں چھپ چھپ کرتے تھے گڈھوں میں مطلب
ہاں پھر اس کے بعد گھر آ کر ممی سے بہت ڈانٹ بھی کھانی پڑتی تھی
ہاں پھر بھی اگلے دن وہی رپیٹ کرتے تھے
بالکل بچپن کا مزہ ہی سب سے الگ تھا
ہاں ویسے بھی باہر جب دیکھتی ہوں ہوا اور تیز ہو جاتی ہے
میرے یہاں پہ بھی کچھ ایسا ہی ہے باہر کے پیڑ پودے بہت زور زور سے ہل گئے ہیں
لگتا ہے آج اچھی بارش ہوگی
مجھے بارش کی آواز بھی کافی ریلایک ریلیکسنگ لگتی ہے ویسے تو
سیم بارش کی بوندوں کی آواز سنتے سنتے نیند بھی جلدی آ جاتی ہے
ہوں اگر آج چھٹی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا
ہاں بس کمبل چائے اور ایک اچھی مووی
ایک دم پرفیکٹ کمبینیشن بن جاتا ہوں
ہوں ایسا ہے ہو سکتا ہے کل بھی موسم ایسا ہی رہے تو ہم پانچ چل سکتے ہیں
ہاں بالکل چل سکتے ہیں اگر بارش نہ ہوئی تو تھوڑی دیر بیٹھنگے اور ب کریں گے آرام سے
ہوں اور اگر بارش ہو گئی تو کسی کیفے میں بیٹھ کر گرم کافی پینگے
او کے ڈن ڈیل پکی
چلو پھر کل کا پلان فائنل سمجھتے ہیں
ہاں ڈن بس موسم ایسے ہی سہانا بنا رہے
ہاں ابھی ابھی تیز ہوا کے ساتھ بارش شروع ہو گئی ہے
میرے یہاں بھی بوندیں گرنا شروع ہو گئی ہے بٹ ابھی اتنی زیادہ تیز نہیں ہے بہت ہلکی ہلکی ہے
میں تو ونڈو سے دیکھ رہی ہوں کہ سب کچھ کتنا فریش لگ رہا ہے
ہاں بارش کے بعد پیڑ پودے اور بھی حسین لگتے ہیں
مجھے تو ایسے موسم میں گرم سوپ پینا بھی بہت پسند آتا ہے
مجھے تو ایسے موسم میں بھٹا کھانا بہت پسند ہے بارش اور بھٹے کا ایک دم بیسٹ کومو مپلیکشھنم ہے
صحیح کہا ویسے گھر بیٹھے بیٹھے کہاں یہ سب چیزیں ملتی ہیں
بالکل ویسے آج ٹیمپریچر بھی کافی کم ہو گیا ہے
کم سے کم اتنی گرمی سے راحت تو ملی
بالکل کتنا اچھا ہوتا ہے اگر ہر دن ایسے ہی ویدر رہے تو
لیکن پھر بارش کی ویلیو بھی کم ہو جاتی ہے ہیلو
ہلو
ہاں
اپپی آواز آ رہی ہےی
ہاں بالکل آ رہی ہے
ہاں جی سر میں یہ کہہ رہی تھی آسمان سے ہلکا سا رینو بھی دکھ رہا ہے مجھے آپ کو دکھائی دے رہا ہے
ہاں دیکھ کر ہمیشہ موڈ اچھا ہو جاتا ہے
میں نے تو ساتھ کے ساتھ اس کی فوٹو بھی کلک کر لی
مجھے بھی بھیجنا دیکھنا ہے کہ فوٹو میں کیسا لگ رہا ہے ریئل میں تو اچھا ہے ہی
ہاں ہاں بالکل ابھی بس کال پہ بات ختم جیسے ہی ہوتی ہے نا تو پھر اس کے بعد سینڈ کروں گی
گے آج کے موسم سچ میں یادگار بن گیا
ہ اور تم سے بات کر کے بھی کافی اچھا فیل ہو رہا ہے
سیم ہے چانو باتیں بھی اور بھی کرتے ہیں اب مطلب باتیں اور ابھی اور بھی کرتے
ہاں ہاں بالکل ویسے بارش تو اب دھیرے دھیرے رکی گئی ہے میرے یہاں پہ
ہاں میرے یہاں بھی صرف ہلکی بوندیں گر رہی ہیں
جوں بارش کے بعد ویسے یہ جو ہوا چلتی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی یہ بھی کافی سکون دیتی ہے
بالکل ونڈو کھول کر بیٹھنے کا اپنا ہی ایک الگ مزہ ہے
ہوں دیکھو آسمان بھی کتنا صاف لگ رہا ہے
اور سورج کی ہلکی روشنی بادلوں کے بیچ سے بہت سندر لگ رہی ہے
اگر ایسے موسم میں لانگ ڈرائیو کرنے چلے تو کافی انٹرسٹنگ ہوگا بہت اچھا لگے گا
بالکل اور رستے میں کسی کی چائے کی چپری پر رک کر گرم چائے پینا بہت سکون دے گا
سنتے ہی موڈ کافی اچھا ہو گیا میرا تو
کبھی کبھی موسم ہی پورا دن خوشگوار بنا دیتا ہے
بالکل گرمی والے دن تو بس اے سی کے سامنے بیٹھنے کا ہی من کرتا ہے کچھ کام ہی نہیں کرنے کا من کرتا
ہاں لیکن آج تو بنا اے سی کے بھی کتنا کمفرٹیبل لگ رہا ہے
بالکل ویسے شام کو ٹیرس پر چلنا چاہیے
ہاں ٹھنڈی ہوا میں واک کریں گے اور تھوڑی فوٹوز بھی کلک کریں گے
بالکل اگر سن سٹ اچھا ہوا تو پچرس اور بھی کافی بیوٹیفلس آئیں گے
صحیح کہا اور انہیں سوشل میڈیا پر بھی شیئر کریں گے
ہاں ہاں بالکل کیپشن بھی ویدر والے ہی ہوں گے
ہاں آج کل ٹائنی ساون کا ہے تو کیپشن تو موسم کے ہی ہوں گے بارش کے ہی ہوں گے
اور بتاؤ تم سے اتنی دیر بات کر کے کافی اچھا لگا
سیم یار مجھے بھی بات کر کے بہت اچھا لگا
اور بتائیے فیملی میں سب کیسے ہیں
فیملی میں سب بڑھیا ہیں
اوکے آپ کا لنچ ہو گیا
ابھی تو ہاں ابھی تو بس ناشتہ کر کے ہی بیٹھے ہیں
تو
ابھی تو لنچ ٹائم ہاں میں بھی شام تک فری ہوں
اوکے میں بھی سوچ رہی تھی میں نے کہ کافی دن ہو گئے بات نہیں کی آج کال کرتی ہوں موسم بھی کافی اچھا ہے گرمی بھی نہیں ہے تو گرمی سے بہت پریشان رہ سکے
وہ سبھی پریشان ہیں اس سبح پر گرمی سے راحت خود بھی بارش کم سےا
ہاں ایک دو دن بارش ہو جاتی ہے اب تو ویسے بھی بارش کا موسم اسٹارٹ ہو گیا ہے ایک دو دن چھوڑ کے روز بارش ہوا کریں گی
جب بارش بند ہو جاتی ہے پھر کیسا موسم ہو جاتا ہے عجیب سا
ہاں ہاں تھوڑا سا گرمی گرمی ٹائپ کا موسم ہو جاتا ہے ہوا نہ چلے تو
ہوں
اوکے اوکے چلو تو پھر کرتے ہیں تھوڑی دیر بعد
اوکے
اوکے بائے